ہیلو
ہلو
آواز آ رہی ہے میری
ہاں آ رہی ہے
چلو اور کیسی ہو
بڑھیا
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بچپن والی خوشی سب سے اچھی ہوتی ہے
ہاں تب نہ اتنی ٹینشن ہوتی تھی نہ بوشیہ کی فکر بس دوستوں کے ساتھ ہنسنا کافی تھا
اب تو ہر کسی کو کسی نہ کسی کی بات کی چنتا لگی رہتی ہے فکر لگی رہتی ہے ہے نا
ہاں صحیح کہاں کبھی پڑھائی کی ٹینشن کبھی گھر کی ذمہ داریاں کبھی اپنے سپنوں کا ڈر بہت ٹینشن
اور سب سے مشکل تب لگتا ہے کہ جب د اداس ہو اور لیکن اس کی وجہ نہ سمجھ آئے
بالکل ایسے سمے میں بس کسی اپنے کی بات کی انسان کو ہلکا لگتا ہے
ہوں اس لیئے مجھے دیر رات کی باتیں بہت پسند ہیں رات میں دنیا تھوڑی شانت لگنے لگتی ہے
ہاں اور دل کی بات بھی آسانی سے نکل آتی ہے
ہ جیسے ابھی ہم دونوں کتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں ہے نا اور سمے کا پتا بھی نہیں چل رہا وقت کتنی جلدی نکل گیا پت ہی نہیں چلا اور ہم کتنے گھنٹوں سے بات کر رہے ہیں
سچ میں ویسے تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کچھ لوگ جلدی اپنے جیسے لگنے لگتے ہیں
ہ کیوں نہیں کیونکہ کچھ رشتے صرف پہچان سے نہیں بنتے آپ کے دل ہی سکون سے بنتے ہیں
وہاں یہ لائن تو بہت خوبصورت لگتی تھی
کبھی کبھی دل سے اچھی باتیں نکلی آتی ہیں
ہاں ویسے تمہیں اکیلے بیٹھ کر بارش دیکھنا پسند ہے یا دوستوں کے ساتھ گھومنا
ہ دیکھو اگر م مڈ ہمارا دماغ شانت ہو تو اکیلے بارش دیکھنا لیکن اگر دل خوش ہو تو دوستوں کے ساتھ جائے اور لمبی باتیں کرنی
مجھے بھی خاص کر وہ پل جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور کوئی پسندیدہ گانا دھیرے دھیرے بج رہا ہو
ا پھر تو انسان کچھ دیر کے لیے ساری پریشانیاں کو بھول جاتا ہے
سچ میں ویسے تمہارا کوئی ڈریم ہے جو تم ضرور پورا کرنا چاہتی ہو
ہاں میں چاہتی ہوں نا کہ زندگی میں اتنا کچھ کروں کہ امی ابو کو مجھ پر فخر ہو
یہ تو بہت پیارا سپنا ہے
اور تمارا
میں بس ایک سکون بری زندگی چاہتی ہوں جہاں اپنے لوگ ساتھ ہو اور دل پر زیادہ بوجھ نہ ہو
پت ہے اصلی خوشی شاید یہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سکون ڈھونڈ لینا ہے نا اور بتاؤ ہاں
اور تو بڑھیا سب چل رہا ہے ابھی آج کل سوچ رہی ہوں کہ کہ جیسے اسکول ختم ہو اپنا خود کا کچھ اسٹارٹ کروں لائک ڈیزائنر اپنا خود کا بٹ ٹیک یا پھر اپنا خود کا مطلب کچھ بھی ہو لیکن سیلف ہو اپنا کیکہ مجھے کافی انٹرسٹ اپنی اپنا بزنس نوکری کرنا یا پھر کچھ اور کرنے کے بجائے مجھے کافی مطلب انٹرسٹنگ سمجھ میں آ رہا ہے کیوںکہ آج کل بزنس بہت اچھا چلتا ہے اور گرو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ایک بار گرو ہو جائے تو لائف سیٹ ہو جاتی ہے
صحی کہہ رہے گ دیکھو
اور تم کیا کرو گی اسکول پوری ہونے کے کے بد
تم تو پتہ ہے تم کو اچھے سے تم کو تو سلائی آتی ہے مجھے فیشن ڈیزائننگ کا بڑا کریز ہے بہت پسند ہے مجھے ڈیزائننگ کرنا تو میں بھی سوچ رہی ہوں خود کا ایک بوٹیک ڈالوں گی جس میں میں ڈیزائنگ کروں گی میرا یہ ایک خواب ہے اس کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی میسج دیکھ تو ذرا سا
اوکے ہاں کافی اچھا خیال ہے ٹھیک ہے
ہے نا
ہاں
سنو نا سب کچھ تو ٹھیک رہتا ہے بس تھوڑی سی پڑھائی کی وجہ سے ٹینشن رہتی ہے کبھی کبھی لگتا ہے سب بہت اچھا ہو گیا کبھی کبھی لگتا ہے بہت مشکل ہو گیا
یہ تو دیکھو عام طور پر سب کی ٹینشن ن ہو گئی ہے آج کل
ہاں ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے بس تھوڑا سا صبر اور محنت ضروری ہو تی لیکن کبھی کبھی میں بہت تھک جاتی ہوں پڑھائی گھر کے کام سب ایک ساتھ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیکا
ہوں ایسا مت سوچو یار یہ ٹائم ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے نا بس تھوڑا سا سب روز محنت ضروری ہے
ہاں لیکن کبھی کبھی نا میں بہت تھک جاتی ہوں کیا کروں زندگی سے پریشان ہو جاتی ہے ایک عجیب سی الجھن رہتی ہے دماغ میں سکون نہیں زندگی
ہوں ہاں لیکن کبھی میں مطلب تھکتی بھی ہوں تو خود کو سنبھالنا تو پڑتا ہی ہے نا کیونک سارا کچھ ہمیں نے کرنا ہے
ہ ہ
ج میں سمج سکوں وں لیکن سننے کبھی ٹائم ٹیبل بنایا ہے اپنا
ہاں میں سوچا ہے کہ اپنے کام کو اچھے سے فالو کر پاؤں
اوکے دیکھو اگر تم چھوٹی چھوٹی تھ ارگٹ بناؤ گے نا تو آسانی سے ہو جائے جائے گا جیسے آج صرف ایک چیپٹر پڑھنا پھر بریک لینا اس طریقے سے
ہ ہ یہ صحی ہے لیکن کبھی کبھی من ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا بتاؤ کیا کرو
ہاں وہ تو ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے نا اس سمے بس خود کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں
ہاںتا
جب بھی میرا من نہیں کرتا تا نا میں خود سے کہتی ہوں کہ اگر میں آج نہیں پڑی تو کل اور زیادہ پریشر ہوگا اس سے میں تھوڑی سی بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہوں
واہ یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے میں بھی اس کو ٹرائی کروں گی
ہاں اور ایک اور چیز ہے تم اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالو اور صرف پڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہے
سچ میں بہت کم باہر جاتا تین
یہی تو پرابلم ہے کبھی کبھی فرینڈس کے ساتھ باہر گھومنا یا تھوڑی واک کرنا بہت ضروری ہے اس سے دماغ کو اور باڈی کو ریلیکس ملتا ہے
تم سحی کہہ رہی ہو ویسے تم کیسے مینج کرتی ہو یہ سب کچھ
میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ خود پر زیادہ پریشر نہ ڈالوں
ہ مجھے لگتا ہے نا کہ میں بہت جلد دماغ میں بوجھ لے لیتی ہوں اسٹریس لے لیتی ہوں
ہاں دیکھو اسٹریس لینا آسان ہے لیکن چھوڑنا مشکل اس لیے اپنے دماغ کو شانت رکھنا سیکھو
کیس کیسے کچھ بتاؤ مجھے
ہاں جیسے جب ٹینشن ہو تو گھیری سانس لو تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو یا آپ کی پسند کا کوئی میوزک سنو لائک جو بھی آپ کو کوئی سانگ پسند ہو تو ساری ٹینشن چھڑ کے میوزک چلا کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر آپ میوزک سنو گے تو ٹینشن اپنے آپ ہی دور ہو جائے گی
اچھا میں نا آج ہی اس کو ٹرائی کروں گی رات کو میوزک سنوں گی کیونکہ مجھے رات کو بہت ٹینشن ہوتی ہے
ہاں بالکل ٹرائی کرنا اپنے سپنوں کو بھی کبھی کبھی چھوٹا مت سمجھنا ہے کیونکہ دیکھو کچھ بھی ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہے بٹ کیا کریں جو بھی ہے جیسا بھی ایڈجسٹ تو کرنا ہی پڑتا تین
میرے سپنے تو بہت بڑے ہیں لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں انہیں پورا نہیں کر پاؤں گی
اسے مت بولو اگر محنت سچی ہو تو کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہوتا ہے نا
ہوں تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سچ میں تم نے تم ایک پازیٹیو سوچ رکھتی ہو تو میں کوشش کروں گی کہ میں خود کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں جیسا تم نے مجھے بتایا نا آج میں ویسا ٹرائی کروں گی
دوست کا کام ہی کیا ہوتا ہے ہمت دینا
ہوں ہوں ہ ہ صحیح ہے ا میں کوشش کروں گی خوش رہنے کی
ہاں بالکل
اچھا چلو ا میں بھی پڑھائی کر لیتی ہوں کچھ تھوڑا سا تھا پڑھنے کے لیے لیکن تم کیا کرو گی ابھی
میں بس تھوڑا سا پڑھائی کر کے پھر تھوڑا آرام کروں گی پھر اس کے بعد ایوننگ میں تھوڑا باہر ٹہلنے جاؤں گ
تو ایک کام کرتے ہیں نا جب تم باہر ایوننگ میں باہر ٹہلنے جانا تو مجھے ایک کال کر دینا میں بھی آ جاؤں گی ہم دونوں ایک پارک میں چلیں گے اور وہیں پر ٹہلیں گے ٹھیک ہے
سھیک ہے میں ایگ میںک نک لوں گی نا اس سے پہلے میں آپ کو کال یا میسج کر دوں گی تو ہم سھ میں ٹہلتے ٹہلتے تھوڑی باتیں کریں گے تو اس سے آپ کا من ہلکا ہوگا
ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے رکھتی ہوں الودا
ہاں اوکے بائے